لو السلام و علیکم
وعلیکم سلام کیسی ہے آپ
او اور کیسی ہو سب خریت
جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
جی جی سب خیریت ہے اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بس دوپہر کے کھانے سے فری ہو کر تھوڑا سا آرام کر رہے تھے
جی جی
آپ بتائیے
بس کچھ نہیں ہم بھی بس بیٹھے تھے ابھی چائے شائے پیے تو تمہیں پتا تو ہے آج کل تو بچوں کے بھی کتنے زیادہ نخرے ہوتے ہیں ان کو تو گھر کی چیزیں تو پسند ہی نہیں آتی ہے ان کو تو بس باہر کی چیزیں دو تم پیزا برگر دے دو بس مانتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ
لیکن نا ہمارا فرض ہے نا ہمارا فرض ہے نا ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہوم میڈ فوڈ کے بارے میں بتائیں ہے نا ان کو اس کی امپورٹینس سمجھائیں اس کے فائدے بتائیں
جی جی کیونکہ تمہیں پتا تو ہے باہر کی کی جو چیزیں ہوتی ہیں کتنا زیادہ اس میں تیل ہوتا ہے پتہ نہیں کب کا ان کا یوز کرتے ہیں انہیں چیزوں میں تو وہ
جو اس میں آئل ملا رہتا ہے نا تو اس کا جو آئل ہوتا ہے نا وہ بھی پام آئل یوز کرتے ہیں اس میں پرزرویٹ یوز کرتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت نقصان کرتا ہے
جی جی یہی
جی جی جی یہی تو بات ہے نا یہی یہی تو مسئلے ہو جاتے ہے نا آپی کیونکہ تمہیں پتتا ہے آج کل بچے دیکھتے ہیں فون تو فون میں جو جو چیزیں دیکھتے ہیں انہوں نے نا اچھی چیزیں تو بتانی ہی نہیں ہے نا انہوں نے اتنا وہ الٹ پٹانگ چیزیں دیکھیں گی وہ کچھ یہ برگر دیکھیں گے پیزا دیکھیں گے کچھ اگر اچھی چیز ہوگی نا وہ نہیں بولیں گے آ کے کہ کے امی مجھے یہ بنا دو وہ بس یہ بولیں گے کہ مجھے یہ میں نے پیزا دیکھا ہے اس کلر کا دیکھا ہے یہ چیزیں آپ مجھے یہ بنا کے دے دو
نہیں تو اپن کیا کر سکتے ہیں نا یہ اپن روٹی پہ روٹی کو پیزا بنا دیتے ہیں ہوم میڈ انگریڈنز پیزا بنا سکتے ہیں اپن مدی کی جگہ اس میں آٹا یوز کر سکتے ہیں تو اب وہ اپنے بچوں کو ٹیسٹی بھی لگ اور کیا کہتے اس کے فائدے بھی ہو جائیں گے تو بچوں کا ٹیچٹ بھی ہو جائے بن جائے گا اور اپنا کیا ہے جو اپن کا مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو ٹیسٹی کھانا کھلائے ہیلتھے کھانا کھلائیں وہ بھی سولو ہو جائے گا اپن کیا ہے جو بریڈ مدے کی بریڈ کی جائے اس کو اوٹس کی بریڈ منگا سکتے ہیں آٹے کی بریڈ منگا سکتے ہیں اس کی یہ کیا کہتے ہیں سینڈوچ وغیرہ بنا ک دے سکتے ہیں اج کل بہت سارے آپشن ہیں ہلو
وہ بھی مشا اللہ وہ بھی بچوں کے لیے بچوں کے لیے بہت صحیح ہوتا آرہی ہے آگے جی جی
بہت صحیح ہوتا ہے تو اپن کیا ہیں نا تھوڑا سا کوشش کر کے ان سب چیزوں کو سولو کر سکتے ہیں ہمارے بچ ے ہم اپنے بچوں کو چاکلیٹ میں نا کاجو بادام ایڈ کر دیں اس میں واٹس ایڈ کر دیں تو وہ بچوں کو ٹیسٹی بھی لگیں گی اور ہیلدی بھی ہو جائیں گے ان کے لیے
جی جی وہی ہے نا بٹ بٹ بچے اتنے تیز ہو گۓ ہیں آپی ان کو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز باہر کی نہیں ہے یہ گھر کی ہے
امہ ہاں لیکن کیا ہے نا اپن کو نا ان کو سمجھانا ہے نا کہ دیکھو بچو آپ یہ سبزی کھاؤ گے تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ملے گا آپ یہ دالیں کھاؤ گے تو آپ کو پروٹین ملے گا آپ یہ کھاؤ گے اسمے کاربوہائڈریٹ ہے اس میں کیا کہتے ہیں اور سی چیزیں ہیں منرلس ہیں ڈرئی فروٹس کھائیے اس میں اپ کو فائدہ ہے میرا بھی بیٹا چھ سال کا ہے تو میں اس کو ایسے بتاتی ہوں کہ آپ بیٹا یہ کھاؤ اس سے آپ کے بونس اسٹرانگ ہوں گے وہ اس میں سے آپ کا برین شارپ ہوگا
جی جی دیکھو چیزوں کے بارے تو ہم نے انھے
ماشاءللہ
جی جی ہم ہم ہی نے تو اپنے بچوں کو بت انا ہے نا کہ یہ چیزیں تمہاری صحت کے لیے صحیح ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ آپی جو بہار کی ہوتی ہے نا ایک تو م سالہ ان میں اتنا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا نمبر وہ اتنے زیادہ آئلی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم کہیں ہم جاتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا وہ جب پلیٹ میں ہمیں چیز ڈال کے دیتے کتنا زیادہ اس میں تیل ہوتا ہے اور تیل بھی کتنا کالا سا ہوتا ہے
ہوں ہوں سب سے زیادہ نا وہ فریش نہیں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی با سی چیزیں دے دیتے اپن کو گرم کر کے سرو کر دیتے ہیں اپن کو لگ تا ہے کہ یہ ابھی فریش ہے لیکن وہ فریش نہیں ہوتی ہیں
جی جی
اس لیے نا اپن کو نا باہر کا کھانا اوائڈ کرنا چاہیے اپن کو نا جتنا ہو سکے اپنے گھر کا فریش کھانا ہی کھانے کو پریفرنس دینی چاہیے
جی جی جتنا ہو سک کیونکہ ہم گھر پہ ہی کچھ ویسی ویسی چیزیں بنا کے بچوں کے دے
انٹرسٹنگ بنا دے اور دوپہر میں یہ بنا کے کہ رہے رات میں تو بالکل ہلکا کھانا ہی کھائے تاکہ نیند ہمیں اچھی آئے گیس کی پرابلم بھی نہ ہو
جی آپی جی مطلب تم تو گھر پہ پھر مطلب پرریفر کرتی ہوگی اپنے ب
جی جی بالکل بالکل میں تو نئی نئی ڈشز دیکھتی رہتی ہوں کیسی ہیں جس کو اپن گھر پہ بنا دیتے اپنے بچوں کو ٹفن کے لیے بنا دیتے اب وہاں تو اب تھوڑا افرٹ کر کے بناتی نا تو میرے بچے کو پسند بھی آتی ہے وہ کھا لیتا ہے ماشاء اللہ
جی جی
آپ بھی کوشش کریے ٹرائی کیجے گا آپ بھی گھر پہ جسے اپن مینگو شیک ہے نا مینگو شیک دہی ایڈ کر دے تو مینگو لسی بن جاتی ہے وہ بھی بچوں کو بہت اچھی لگ مینگو بچوں کو ویسے فیوریٹ فروٹ ہوتا ہیں
جی جی آپی میں تو خود اپنے بچوں کو گھر پہ ہی کچھ ایسی ویسی چیزیں بنا کے دیتی ہوں یا کچھ اییسے جو میں نے آپ کو بولا وہ پیزا بنا دیتی ہوں جو فلک کے بچے ہوتے ہیں یا وہ بن لے آتی بازار سے وہی سبزی خود خود دیکھو خود ہم نے کوئی چیز بنانی ہے نا وہ ہم وہ ہمارے ہاتھ میں ہےا اس کو کیسے بناؤ گی کیسے کرو گی کتنے تم نے تیل مسالے ڈالنے ہیں یہ چیزیں بہت معنے رکھتی ہیں نا ہم باہر کا دیکھتے ہیں باہر والوں کی تو تو جی دیکھو اب ہم ہم بنا رہے ہیں خود گھر تو ہمارا تو اتنا وہ نہیں ہوگا نا ہم تو بولیں گے کہ چلو کوئی بات ہم ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم نے کتنے مسالے ڈالنے ہیں تھوڑے ڈالنے ہیں زیادہ ڈالنے ہیں کیا ڈالنے ہیں یہ بھی یہ بھی تو چ کر ہوتا نا یہ اسی چیز کا تو سارا مسئلہ ہے آپی اورٹر بچوں کو ان کو بتانا
بالکل بالکل دیکھو بچوں کی جو پہلی مدرسہ ماں ہی ہوتی ہے نا تو ماں جب اس کو بتائے گی بچپن سے بچوں کو نا تو بچوں کے ہیلدی ہیبٹس ہو جاتی ہیں گھر پہ کھانے کی اپن کو نا بچوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو اتنی بجے یہ کرنا ہے آپ کو اتنے بجے کھانا کھانا ہے آپ کو یہ کھانا کھانا ہے آپ کو ڈیلی کا مینیو تیار رکھنا ہے تو اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے جیسے اپن کو صبح بچوں کا ٹفن بنانا ہے تو اپن رات کو ہی
جی جی دیکھو آپی یہی
کر لیتے ہیں
جی جی یہی سب چیزیں تو ہم نے بتانی ہے یہ ادھر کو اب ا بچے جیسے سارا دن کھیلتے ہیں یا اگر وہ سارا دن فون دیکھیں گے دیکھو اس میں ہم ہی نے بچوں کو بتانا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے تم نے اپنے اب امی ابو کے ساتھ بھی بیٹھے جی جی
جی نماز تو اپن کوبھی قائم کرنی ہو اور اپنے بچے بچوں کو بھی کروانی ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ اپنے بچ بچے کو اپنے شوہر کو نماز کے لیے ٹوکتے رہے کیونکہ اصل کامیابی تو نماز میں ہی نا اللہ پاک نے رکھی
جی جی دیکھو وہی وہی چیز آ گئی نا یہ جی جی دیکھو ہم کریں جی جی پڑھتی ہوں دیکھو اب ہم پڑھیں گے ہمارے بچ چے ہمیں دیکھیں گے تو ہم بھی تو ان کو اسی چیز کے بارے تعلیم دیں گے نا اس چیز کے بارے تو بچان ب تانہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اگر ہم لوگ بھی انہی کی طرح فون میں گھسے رہیں گے باہر کی چیزیں کھائیں گے کچھ کریں گے وہ تو وہ یہی بولیں گے کہ امی تو امی تو ابو باہر کا ہی کھاتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں ہم بھی یہی کریں گے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا آپی
ہمیں اپنے بچوں کو نا جو بھی سکھانا ہے ہمیں کر کے دکھانا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں تو اپن
بات تو ہے
جیسا بھی کریں گے نا ہمارے بچے بھی وہ سیکھیں گے
جی آپی جی اسی لیے جتنا ہو سکے گھر کی چیزیں بناؤ ہیلدی چیزیں بناؤ باہر کا جتنا ہم دور رکھ پائیں اتنا دور رکھیں
جی
اپنے حساب سے ہم چیزیں بنائیں
جی یہ جو ایڈورٹائز وینٹ کرتی ہیں نا کمپنیاں یہ بچوں کو اٹریکٹ کر تی کرنے کے لیے کرتی ہیں بٹ اپن کو نہ ان سے اپنے بچوں کو دور رکھ اپنے اپن کو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے لیے فریش فوڈ بنا کے دینا ایک گھنٹ
جی جی آپی جی یہ بات تو ہے
جو ہیلتھ ہوتی ہے نا اس پہ اچھی گروتھ آئے گی کیلشیم رچ فوڈ دینا ہے اپن کو تین لینا ہے جو بچے بڑھتی عمر کے ہوتے ہیں نا ان کو پروٹین کی بہت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اپن کو نا پروٹین ان کی ڈائٹ میں شامل ہی کرنے اپن کو انڈے دینا ہے دالیں دینی ہے بادام دینا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں پنیر اور دہی یہ سب اپن کو ایڈ کرنا ان کی ڈالامیں
جی کیونکہ یہی سب چیزیں ہیلدی ہے نا بچوں کے لیے پیزا برگر یہ باہر کی یہ نوڈلز وغیرہ یہ صحیح نہیں رہتے ہیں یہ تو آپ
نہیں بالکل صحیح نہیں رہتی ہیں بہت نقصان میدا تو ہاتھوں میں چپک جاتا ہے نا تو وہ تو ڈائجیشن میں اس میں بہت ہی ایشوز آتے ہیں
اب بھی ہمارے ادھر ایک بیٹی تھی انہوں نے کھایا تھا پیزا اور وہ نوڈلز بہت کھایا تھا نا کی آنتوں میں سڑ گئے تھے وہ پھر ان کو پریٹ کروانا پڑ گیا تھا اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو نوڈلس بھی دور رہنا
جی ہمیں یہی ہے کہ اب تم بھی تھوڑا اپنا بچوں کو باہر کا کم دینا میں بھی دوں گی تو پھر ہم ملتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ جی جی مجھے بھی خدا حافظ سچی میں کون کرا